ہیلو
ہیلو السلام علیکم جی وعلیکم
اللہ برکارات ہو کیسی ہیں باجی
جی ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ ٹھیک ہے
ماشاء اللہ ہم بھی خیریت سے ہیں
اور بتائیے کیا چل رہا ہے
کچھ نہیں سب امی جان کو کھانا دے کر ابھی آئی تھی میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں بہت دن ہو گئے تھے آپ سے بات کیے جی
جی جی جی میں بھی بس ابھی کھانے سے فارغ ہو کے ہی بیٹھی تھی تو آپ کا کال آگیا تو میں بات کرنے لگ گیا اور میرے بیٹے اسکول سے آیا تھا تو میں کہی چلو اگے بس منٹ آپ یہاں بیٹھو میں بات کر کے آتی ہوں اور بتائیے سب ٹھیک ہے آپ کے گھر میں
جی سب خیریت سے ہے سب لوگ خریت سے ہیں
جی جی جی آج کل کا موسم تو بہت اچھا ہے بارش کو جی جی بارش کا موسم ہے کل تو یہاں بہت بارش ہوئی تھی اریگ یہاں پہ بھی آج بھی بارش کا پورا بادل چھائے ہوئے ہیں بس دیکھیے اللہ کا کرم ہوگا تو آدھے گھنٹے کے اندر بارش ہو جائے گی یہاں بھی
جی ماشاء اللہ اچھی بات ہے یہاں بھی اچھا موسم ہے بہت لگ رہا ہے بارش ہوگی یہاں موسم بنتا ہے پھر دھوپ نکل آتی ہے اس وجہ سے تھوڑی امس بھی ہو رہی ہے
جی جی جی ارے کیا ہے نا آج کل اتنا پردوشن پھیلا ہوا ہے نا معاشرے میں ہمارے اس کی وجہ سے نا بارش سے بند ہوتی ہے بادل بنتے ہیں لیکن ٹائم پہ وہ برس نہیں پا رہے ہیں یہ پردوشن کی جو ایک پرت ہو جاتی ہے نا ہمارے بادلوں کے نیچے اسی کارن نا بارش صحیح طریقے سے ہو نہیں پاتی ہے
جی بالکل صحیح فرمایا اپ نے بارش پہلے جیسے اب ہو وہی کہاں رہی ہیں
جی جی پہلے جیسے نہیں ہوتی
جی
یہ نا اس ٹائم پہ نا درخت بھی بہت کم ہو گئے ہمارے معاشرے میں ہمارے علاقوں میں کیا سب پیڑ کٹ گئے ہیں تو جب درخت کم ہوتے ہیں نا تو بارش جو جو درخت ہوتے ہیں نا وہ ا اٹریکٹ کر تے ہیں بادلوں کو تو وہ بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی بارش کی بہت کمی ہو گئی ہے
جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ ہر جگہ تو پیڑ کاٹے جا رہے ہیں آج جگہ گھر بن رہے ہیں کہاں سے وہ رہے گا
جنگل کو کاٹ کر وہاں پہ فیکٹریاں بنادی گئیں ہے نا اور شہروں علاقوں کو بڑھا دیا گیا درختوں کو کاٹ کاٹ کے تو اس وجہ سے کمی ہو بارش نہ ہونے کی وجہ سے یہی اس کا اصلی وجہ ہے
جی صحیح فرمایا بالکل آپ نے ہو گیا لیکن اب پھر بھی بارش تو ہو ہی رہی ہے تھوڑا بہت
جی جی جی ہاں ہوتی ہے لیکن پہلے کے مقابلوں میں اب دیکھ لیجیے نا ہمارا ایک شو
اے ہاں
شہر ہے نا دو دو کلو میٹر دور ہو رہی ہے اور دو کلو مٹر بعد نہیں ہوتی ہے مطلب بہت ڈفرینٹ آ گیا ہے بہت چیزیں پہلے آپ گاؤں میں جائیے گاؤں وغیرہ میں بہت اچھی بارش ہو رہی ہے جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ بہت اچھی بارش ہوتی ہے چرا پونجی میں دیکھیے ہمارے جو ا بولک کہ جو چرا پونجی ہے وہاں پہ اتنے درخت اتنے جنگل ہیں اس وجہ سے وہاں بہت اچھی بارش ہوتی ہے اپن کا علاقہ کیا ہے نا تھوڑا سا وہ پتھریلا ٹائپ کا ہے اس وجہ سے یہاں پہ بارش کا تھوڑی سا معاملہ کم ہو جاتی ہے
جی یہاں پہ پیڑ وغیرہ بھی تو کم ہے
جی جی اسی بس یہی وجہ ہے نا
جی
جو اللہ کا نظام بنا ہوا ہے نا ایک سب چیزیں جو سیٹ تھی نا تو وہ انسانوں نے کیا ہے نا اپنے فائدے کے لیے سب کاٹ دیں درختوں کو کاٹ دیے اور ساری چیزیں فیکٹریاں بنادی اتنا پردوشن کر دیا اس وجہ سے کیا ہے نا اللہ کا نظام بھی تھوڑا پلٹ جاتا ہے لیکن اگر اللہ پاک چاہیں گے تو ہوگی ہی بارش ہمارے یہاں تو باشا
جی انشاء اللہ ضرور
اور بتائیے آپ کے یہاں کا موسم کیسا ہے
یہاں کا موسم بھی سہانا ہے اچھا ہے ابھی ہو رہی تھی بارشیں یہاں پہ پھر تھوڑی دن میں بند ہو گئی
جی جی جی چلیے ماشاء اللہ ہوگی تو ٹھنڈا ہو جائے گا بالکل بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا جی نہیں بارش کے موسم میں جیسے اگر اپن بڑے ہیں نا تو اپن گھومنے جا سکتے ہیں اس میں اچھا لگ باہر جیسے کوئی جھرنے میں چلے گئے ندیوں کے کنارے چلے گئے ہیں تو وہاں کا نظارہ بہت حسین ہوتا ہے
جی بالکل صحیح فرمایں آپ نے پہاڑیوں علاقوں میں اچھا لگتا ہے بارش کے موسم پ
ہمارے ادھر کا جو علاقہ پہاڑی ہے نا تو یہاں پہ بہت خوبصورت نظارہ رہتا ہے بارش کے ٹائم پہ بہت سے لوگ گھومنے آتے ہیں دور دور سے ہمارے یہاں کے جھرنوں کو دیکھنے آئے ہمارے گھر جہاں پہ ہمارا گھر ہے وہاں کے آس پاس نہ چار جھرنے ہیں تو وہاں پہ بہت سے لوگ آتے ہیں باہر باہر سے اس جھرنے کو دیکھنے اللہ پاک کی بنائی ہوئی نایاب خوبصورتی کو دیکھنے آتے ہیں تو ہمیں بھی گھومنا چاہیے دیکھنا چاہیے اللہ پاک نے اتنی سندر سندر جگہ بنائی ہیں اتنی خوبصورت جھرنے ندیاں ہر چیز بنائے ہے نا تو اپن کو بھی گھومنے سے سب چیزوں کو دیکھ تے نا تو اپنے دل کو بہت سکون ملتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع بھی ملتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے دنیا میں اتنی خوبصورت چیزیں بن نائی ہمارے لیے
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے اللہ تو کتنا خوبصورت بنایا ہے یہاں اب یہاں کے لوگ اسے چینج کرنے میں لگے ہوئے ہیں
ہاں بس یہی تو ہمارے معاشرے کی برائی ہے نا جو اللہ کی قدرت کو چینج کر رہے اللہ کی باتوں کو مانتے نہیں ہیں نبی کی سنتوں کو نہیں مانتے ہیں بالکل بالکل بے شک بالکل آپ نے صحیح کہا قدرت کی تو بات ہی نرالی ہے اللہ پاک نے حجزب کو سیٹ کر کے ہمارے لیے اتارا تھا لیکن دنیا اپنے فائدے کے لیے ان کو جو ختم کر رہی ہے نا تو اس خود کا ہی نقصان کام کر رہی ہے نا وہ اللہ پاک کو تو وہی بے رحم مطلب رحیم و کریم ہے وہ تو اپنی رحمت ہمارے پر بنائیں گئی لیکن جو آج کی ہاں جو ز وہ چیز لوگ ہیں نا وہ خود اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں
جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ اور نقصان بھی تو انہیں کو ہو رہا لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا اپنے فائدے کے لیے بس یہ کر رہے ہیں
بالکل آج دیکھیے ہ کہ ہمارے جو آگے کی نسلیں ہیں نا ان کو نقصان ہوگا اور گرمی بڑھے گی اور پولوشن بڑھے گا تو اب وہ ہمارے بچوں کے لیے ہی نقصان ہوگا نا آگے چل کے
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے لیکن یہاں لوگوں کو سمجھ میں ہی کہاں آ رہا ہے قدرتی یہ بنائی ہوئی چیز سب بگاڑے دے رہے ہیں اللہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز الگ ہی دکھتی ہیں
بالکل بالکل بے شک آپ نے بہت اچھا بتایا اللہ کی بنائی چیزیں اور اللہ پاک کیا ہے نا جو چیزیں بنا رہے ہیں نا وہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ انسان دوبارہ اس کو نمایاں کر سکے اس لیے ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے اپنے گھر سے ہی شروعات کرنی ہے کہ اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ ہمیں اللہ کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان کی عزت کرنی ہے ان کو سنبھال کر رکھنا ہے ہمارے مستقبل کے لیے تاکہ ہماری آنے والی جو پیڑھی ہے ان کے لیے بھی آرام ہو اور ہمارے لیے بھی اچھا ہے
جی بالکل صحیح بات ہے صحیح بات ہے اور آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں
جی ماشاء اللہ میرا ایک بڑا بیٹا تو ابھی اسکول سر آیا ہے اور ان کے ہ بی جی بھی آنے والے ہیں تو ان کو فائدے پڑھائیں گے اور چھوٹا والا بچہ ابھی سو کر اٹھا ہے تو میں اسے گود میں لے کر بیٹھی تھی اور ا بارش ہونے لگی تو میں نے کہا چو میں تمہیں بھی دکھاتی ہوں اللہ پاک کتنی پیاری بارش کر رہے ہیں اچھی ہوا چل رہی تھی تو ہم لوگ بیٹھے تھے وہیں لون میں اپنی
اچھا بہت اچھا ہے بچوں کو شروع سے ہی جس سے ہر ہر چیزیں سکھانی چاہیے اللہ کی باتیں بتانی چاہیے ان ان کو جب بڑے بچے جب بڑے لوگ اچھا کریں گے تبھی تو وہ بچے سیکھیں گے
جو ماں کا گود ہوتا ہے نا وہ بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے تو ماں کی ذمہ داری ہے کیونکہ باپ تو کمانے چلے جاتے ہیں تو ماں ذمہ داری بنتی ہے اپنے بچوں کو اچھی پرورش دینے کی اور اچھی باتیں بتانے کی اور آج ہمارے بچے اچھا سیکھ دکھیں گے تو کل کو وہ وہ بھی اپنا اچھا آگے فیوچر ہے نا بنائیں گے
بالکل صحیح وعدہ کیا آپ نے
ہ
بہت اچھی بات بتائی آج آپ نے
جی جی اور کیا ہے نا ہمیں بھی اپنے بڑوں کو عزت کرنی چاہیے اب دیکھیے ہمیں اپنے بچوں کو اگر سکھانا ہے تو ہمیں انہیں کر کے بتانا ہے کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا بہت معصوم ہے
تبھی تو ہمارے بچے دکھ کر اچھا کریں گے اچھا سیکھیں گے اچھا بولیں گے
چھ معصوم ہے ان کو صحیح غلط کی ا ا وہ نہیں ہے پرکھ نہیں ہے ابھی ہے نا وہ کچی مٹی کے جیسے ہم جیسے ان کا آکار دیں گے وہ ویسے بنتے جائیں گے جی بالکل تو ہمیں نا کر کے دکھانا ہے بچوں کو ہر چیزوں کو کر کے بتانا ہے کر کے جب ہم بتائیں گے نا تو وہ کبھی نہیں بھول پائیں گے بول کے بتانے میں یا پڑھ کے لکھنے میں بچے اتنا اچھا نہیں کر پاتے لیکن جب اپن ان کو بتاتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں نا تو وہ اچھا سیکھتے اور ہمیشہ یاد رکھتے ہیں ان سب چیزوں کو اپنے ماں باپ کی سیکھ کو یاد رکھ تے ہیں
تبھی تو بچے بچے اچھے نکلیں گے آج ہم اچھی پرورش کریں گے تو کل بڑے ہو کے اچھا ہمارے ساتھ کریں گے آج ہم برا سکھائیں گے تو کل وہ ہمارے سات ہی برا ہوگا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بچوں کو اچھی جی
جی بالکل ہماری جو جی بولیے ہاں بولیے
اللہ تعالی کہتے ہیں بچوں کو ہم بچپن سے ہی اچھی سیکھ دیجے جی
جی بالکل بالکل سیکھ دینی چاہیے جو خواتین ہوتی ہیں نا وہ ہم اپنے جو نسلوں کی یہاں بڑی ذمہ داری ہے ان کے پاس خواتینوں کے پاس تو کیونکہ خواتین پڑھی لکھی رہتی ہے سمجھدار ہوتی ہے نا تو وہ نسلوں کو اچھا تیار کرتی ہے اس لیے ہمیں اپنی بچیوں کو پڑھانا چاہیے لکھانا چاہیے قابل بنانا چاہیے تاکہ وہ آگے چل کر اپنا سب کچھ اچھے سے کر سکے
جی بالکل صحیح بولا آپ نے آج مجھے آج آپ بہت اچھی باتیں بتائیں ماشاء اللہ انشاء اللہ پھر سے آپ سے بات ہوگی
جی انشاء اللہ مجھے بھی آپ سے سیکھنے کا موقع ملا انشاء اللہ ہمیں اس پہ مطلب قائم کرنے کے اللہ تو توفیق عطا فرمائے
آمین
چلیے اللہ حافظ پھر بات ہوگی آپ سے جی جی انشاء اللہ